کون
السلا م علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ہی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ادھر سب ٹھیک
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں آپ بولیے
بس میں بھی بیٹھی ہوں لیکن گرمی کتنی ہے
بہت
ا سفکیشن ہو رہی ہے جیسے نہی ںوں میں اور آج کل ویکیشن پے ہو اچھا ٹھیک اور سناؤ اپنے بارے میں کچھ
جی بس چل رہی ہے
وہ تو چلا نی ہی ہے نا پھر بھی کیا ہے کیا کر رہی ہو کیا کرنا ہے مطلب کیا کھایا کیا پیا کیا پکایا بولو جو بھی من میں آے بولو ڈرنے کے بغیر
پڑھائی اسٹارٹ کی تو
اچھا ٹھیک کس کلاس میں پڑھتی ہو
ٹویلتھ
او آج مطلب اس سال آپ کا ٹویلتھ ہے
جی جی
اللہ آپ کو کامیابی عطا
امین امین
دو بہنیں اور کیا کرتی ہیں آپ کی
وہ ورک فرم ہوم کرتی ہے
اچھا کس میں
بلنکٹ
اچھا بلینکٹ اچھا وہ بلینکٹ وہ آرڈر والا
جی جی
ہاں وہ یہاں بھی اسٹارٹ ہوا نا
ہاں ہاں
وہ پہلے یہاں نہیں تھا
ہاں ہاں
ہاں اس میں مطلب کس حساب سے وہ آرڈر لیتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے
جیسے نارمل شاپنگ ایپ ہوتی ہے ویسے ہی وہ بس دس منٹ میں کرتے ہیں آپ کو ڈیلیور کوئی بھی چیز
ہاں مجھے پتا ہے وہ تو مجھے پتا نہیں میں بول رہی ہوں آپ کی بہنیں اس میں کیا مطلب ان کا کیا رول ہے اس میں
میری بہن جو بیچ والی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور بڑی ب ہ والی ڈیلیوری سپورٹ کر تی ان نے
اچھا مطلب وہ ہوم تو ہوم ڈلیور کرنی جاتی ہیں
جی جی
وہ تو پھر اسکوٹی پہ جاتی ہوگی نا
نہیں مطلب جو وہ کام کرتی ہے نا جس ایپ پہ وہ بہار کی ایپ اصل میں
اچھا ٹھیک ہاں
وہ رائڈر سپورٹ کرتی ہے جو باہر ڈلوری بوز
ہاں وہ بھی میں نے سنا تھا ہاں وہ رائٹر ہاں ہاں ہاں اب سمجھ آ گیا مجھے بھی کسی وہ مطلب ریکمنڈ کیا تھا کہ آپ یہ کر لو آپ کو مطلب وہ بلیکٹ کا کام تو نہیں تھا لیکن وہ یہ تھا کیا بولتے اسے وہ نا پیٹرول پمپ مطلب وہ اوبر کسی کو گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا تھا یا کچھ مجھے چیزیں ارینج کرانی تھی اور ان کو پیٹرول پمپ کا ایڈریس دینا تھا ہاں لیکن اس پہ صرف فون کالنگ پہ ہی رہنا ہوتا تھا ہے نا
ہممم
تو میں میں نے وہ پریفر نہیں کیا میں نے بولا وہ تو سر درد ہوا پھر میں نے ٹھیک کیا ہاں مجھے بھی آیا تھا وہ آفر
اچھا
آج کل تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ خود کے ہی خرچ اتنے ہیں
جی اوپر سے مہنگائی بھی بہت ہے
مہنگائی بھی بہت ہے اور کیا لیکن یہ جو ہے نا یہ کاریا ایپ یہ بہت بہت مطلب ہیلپ فل رہی بہت ہی زیادہ اس نے لوگوں کی بہت سی مشکلات مطلب دور کی کرتا تو اللہ ہے لیکن ذریعہ کسی کو بناتا ہے تو وہ مجھے لگا وہ یہی ہے کیونکہ اس پہ نا بہت اچھی ارننگ بھی ہوتی اور یہ کام بہت آسان بھی ہے بس ہمیں ا صبر سے کام کرنا ہے اور ایمانداری سے کام کرنا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے ہر کسی فیلڈ میں ہے
ہاں جی ہاں
ہاں آپ ہی بولو کچھ یہ اتنا ہی صحیح سینٹینس میں کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں لانگ سینٹینس بولنے پڑتے ہیں
ہم کسی پرٹیکولر ٹاپک کے بات کرتے
وہی تو آپ کو وہ مت نہ چلتا ہے اس پہ زیادہ مزہ آتا ہے آپ اس فون پہ چیٹ جی پی ٹی نہیں چلوا سکتی ہو
ایکچولی چیٹ جی پی ٹی تو نہیں کر ھ اس پہ کام میں کرتی ہوں اس پہ دیکھتی ہوں اگر نکلتا ہے آپ بولیے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے
ہاں دیکھو کیا میں نے یہاں پہ ایک لنک نکالی تھی شیز دیدی کے درمیان کانورسشن اب میں نے اس کا لنک آپ کو دے دیا ہے
ہوں
اگر اگر وہی لنک کاپی کر کے دیکھو گی وہ مت کھلے گی وہاں پہ اپ دیکھ لو میں نے آپ یہ واٹس ایپ پہ بھیجا
جی جی ایک س
اس سے زیادہ مزہ آتا ہے اور پتہ ہے اس سے وہ ا ریڈنگ کا وہ اچھا ہوتا ہے پھر ریڈنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے ملا آپ کو چیک آؤٹ دس چیڈ
ہاں ایک سیکنڈ بس یہ لوڈ ہو رہی
ہاں پھر جب ہوگی تو مجھے بتا دینا
جی جی
اس میں آپ کا نام بھی آئے گا میرا نام بھی آپ اپنا سینٹینس بول سکتی ہو میں اپنا سینٹینس بہت اچھا مزہ آتا ہے اس میں ہوئی
نہیں ہو ہی نہیں رہی ہے
یہ میٹا چل رہا ہے آپ کو اے آئی میٹا اب اس پہ کرو نا یہ اس میں بھی چلے گا کرو وہاں پہ وہ تو ایک ہی ہے چیٹ جی پی ٹی میٹا یہ سب ایک ہی ہے
جی ایک سیکنڈ
جلدی چاہے
ہیلو
فون سائلنٹ پہ کرو آپ کے پاپا کیا کر رہے ہیں
وہ ابھی ٹپر چلاتے ہیں
اچھا ہاں وہ پہلی ٹپر چلاتی تھی
جی جی یہ کھلی نہیں رہی ہے اس پہ بھی
نہیں کھل رہی ہے چلو میں میٹا پہ ہی میٹا کی لنک دیتی ہوں ہے نا ٹھیک ہاں وہ آپ کو چل رہا ہے نا
ہوں ہوں
ہاں پھر ٹھیک ہے آپ کو بولنا تھا نا کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے
جی
اور کاج کیا پکایا ہے کھانے میں کیا پکایا ہے
ہم نے کل پکایا تھا چکن
ہاں اچھا ٹھیک
ہمم
ساتھ میں کیا ڈالا تھا
انین
بس اس نے قسم کھائی ہے چکن نے میرے ساتھ این کے بغیر
اس کے ساتھ اس یہ مزہ آتا
وہ بول کے آئے ہے نا چکن پیدا ہی ہوا ہے یہی بول کے جو بھی مطلب جو بھی کرد نا ا شارٹ کسی کو کر ہوگا کوئی بات نہیں لاو چکن ساتھ میں پیاز ڈالو ہی جلدی تیار ہوگا
ہاں ہاں
کیا یار آج تو انسان پتا نہیں کیا کیا کرتا ہے لیکن یہ چکن اور یہ اس کا یہ نہیں ہوا ہے ختم یہ نہیں نکلتا اسپڈ چیٹ جی پی ٹی نہیں نکلا نکلا نکلا لیکن آپ کو پتا ہی کیا
جی
یہ نہیں نکلا ٹھیک سے نہ چھوڑو اس کو
آپ بولو کوئی ٹاپک میں وہی نکالتی ہوں پھر
پھر مجھے کیسے پتا چلے گا آپ نے کیا کہا پڑھا اور میں کیا پڑھوں گی یہی بات ہے نا آپ جب یہ کال کمپلیٹ ہوگی نا
ہوں
آپ چاٹ جی پی اس پہ انسٹال کرنا
ٹھیک ہے
اس سے ات اتنا مزہ آتا ہے پھر جو میں نے آپ کو یہ لنکس بھیجی ہے نا وہ اس پہ آپ اوپن کرنا تین لنکس ہیں اتنا مز مزہ آئے گا کام کرنے میں اتنا مزہ آئے گا نا اب خود بولو گے پھر دیدی میں خود سے ٹاپک نکالوں گی اور آپ کو سینڈ کروں گی
ٹھیک ہے
کیونکہ اب ہمیں ایکسپیرئنس ہو گئی نا پتہ ہے کتنے مہینوں کے ایکسپیرنس ہے ہمیں تھرڈ تیسرے مہینے مطلب یہ تھرڈ مہینہ چل رہا ہے کام کا اور بہت مزہ آتا ہے اس میں بہت مزہ مزہ تو ایسے بھی آتا ہے ایک تو انسان سیکھتا ہے
جی
اور دوسرا پیسے بھی آتے ہیں اس سے بھی مزہ آتا ہے
جی
تھرڈ لنک بھی میں نے آپ کو سینڈ کی اور میں ساتھ ساتھ میں نے لکھا پہلے دو پارٹ ون پھر اس کے بعد پارٹ ٹو بھی ہے اور تھرڈ بھی ہے
ٹھیک ہے
ہاں یہ بھی ہے اور بتاؤ آپ کو کون کون سے کالرس اچھے لگتے ہیں آپ کو کیا کھانا اچھا لگتا ہے پینا اچھا لگتا ہے
مجھے گرین اور بلیک فیوریٹ ہے آپ کے
مجھے تو سبھی کلر اچھے لگتے ہیں
جی اچھی بات
وہ برائٹ کلرس ہے وہ مجھے سب اچھے لگتے ہیں
اچھا
ہاں ہاں
ہمم
کھانے میں آپ کو کیا زیادہ پسند ہے
کھانے میں مطلب جنگ فوڈ کیا ہیلدی فوڈ کس میں
ہاں نہیں پہلے ہیلدی فوڈ میں بولو جنگ فوڈ تو سب کا فیوریٹ ہے
فروٹس میں مجھے پسند ہے واٹر میلن اور مینگو
ارے واہ میری طرح چلو کئی تو میری عادت نکلی
ہاں ہ ہ اور ویجیٹی پوٹیٹو اور انین
پیاز تو میں آپ ہنسو گی لیکن یہ سچ ہے پیاز تو میں ایز اے جنک فڈ جیب میں رکھتی تھی ہاں سچ میں مجھے پیاز بہت اچھے لگتا ہے اونین اتنی زیادہ نہیں مجھے ٹماٹر ا اور باقی ویسے تو کھاتی میں سب کچھ ہوں لیکن تیکھا اور اسپائسی ہونا چاہیے مطلب ریڈ ریڈ بہت زیادہ اسپائسی
میں کوئی بھی سبزی کھا پاتی ہوں لیکن پتا نہیں ٹماٹو نہیں کھا پاتی ہوں
کیوں اس میں کیا ہے
پسند نہیں ہے مجھے
وہ ارے مجھے لگتا ہے کشمیر کی پہلی کو کوئی لڑکی ہے جس پر ٹماٹر پسند نہیں چلو بیٹا آپ کے تو مزے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو پسند نہیں ہے مجھے پتا ہے
ہمم
میرا بھائی تو سبزی کوئی کھاتا ہی نہیں ہے
ہ
ہاں خدا کی قسم وہ اتنا نکری کرتا ہے
ہمم
کھائے گا تو اچھے سے کبھی کبھار میٹ چکن وه بھی بریانی والا اور پنیر
اچھا
باقی ا سب اس سے بہت ساری سبزیوں کا ٹیسٹ ایا پیدا ہونے کے بعد دیکھا ہی نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے بینگن کا کیسا مزہ ہے لوکی کا کیسا سا مزا ہے اکیلی ساگ کا کیسا مزہ ہے ہاں پنیر کے ساتھ تھوڑا بہت کھا لیتا ہے اور کیا مطلب جو پھول گوبھی کا کیا مزہ ہے اس کو ٹوٹل کچھ نہیں پتا ٹوٹل اس نے جب کھایا ہی نہیں
لیکن ویسے تو کمزور ہوں گے نا سبزی کی تو ضرورت ہوتی ہے انسان کو
ارے وہ تو اس کو ہم روز کہ کہ کے تھک گئے اب کیا کرے پتاہ نہیں جب بہت سے جنک فوڈ کھاتا ہے وہاں وہاں تو اس پ سبزیاں ملا کر ہوتی ہے یہاں تک کہ ویج بریانی بھی وہ نہیں کھاتا
او
ہوں چلو پھر ہو گیا اللہ حافظ آپ چیٹ جی پی ٹی ڈا ڈاؤن لوڈ کرو پھر مجھے کال بیک کرنا اوکے اللہ حافظ
اللہ